تو ہیلو آواز آرہی آپ کو ہلو ہیلو میم آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
اب آری نہ
ہیلو شی ہیلو میم آپ کی آواز ہی نہیں آری ہے ہیلو ہاں میںم آپ کو نیٹورک نہیں ہے آپ کی آواز نہیں آرہی ہے جی جی میم آ رہی ہے بتائیے ہیلو ہیلو میم جی جی آپ کا نیٹورک نہیں آ رہا ہےلیکن آپ بڑھیا بڑھیا آپ بتائیے
اچھا
آواز نہیں آ رہی آپ کی
ٹھیک ہے آواز ہاں جی ہاں جی ہاں جی
ہاں ہاں ہاں ہاں آب آ رہی ہے آب آ رہی ہے بتائیے
ہ ابھی ابھی کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بس بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتائیے کیا کر رہی گے
اچھا ادھر بھی کیا سب سو ہی رہے ہیں ابھی تک صبح صبح کل کیا ہے
ہاں ہاں دی سب سو ہی نہیں رہے اٹھی ہے ممی آٹھ گئ ہے
بی ممی لوگ کو تو نیند نہیں آتی نا
ہاں ممی لوگ تو جلدی اٹھ جاتی ہیں ویسے
تو نیند نہیں آتا میری ممی بھی چار بجے اٹھ جاتی تھی کیا معلوم نیند نہیں آتی تم کو اتنا جلدی اٹھ کے جھاڑو اوھڑ کھڑا شرو کر دیتی ہو
ہاں ہاں صبح سے ہی اور نہیں سوتے بھی نہیں اور سونے بھی نہیں دیتے ہیں بھائی جو سو رہا ہو اس کو بھی اٹھاؤ
ہاں کہیں گے ایسے سوتی رہو گی
ہاں اٹھو جلدی یہ وہ جلدی اٹھنا اچھا ہوتا ہے یہ وہ فلانا ٹکانا پتا نہیں ہے کیا
اچھا ہوتا ہے جب بٹ کیا کریں جو ابھی کے لوگ ہیں نا سب سوتے لیٹ ہیں تو اس کے لیے اٹھتے لر جائ اپ پہلے بھی پہلے کے لوگ جلدی سوتے تھے جلدی اٹھ جاتے تھے
اب کے تو سب بھائی دو سے تین بجے کے نیچے کوئی سوتا ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے ایسا
سب لیٹ سوتے وہی ہے جن کو زیادہ صبح کام ہے نکلنا ہے کیا ہے تو وہ نا وہ ان کی کیا ہوتی ہے نا مجبوری ہوتی ہے
ہاں ہاں اور کیا بھائی میرے بھی کچھ دوست ہیں مطلب ایسے کرتے ہیں کہ وہ سو پوری رات جاگتے اس کے بعد بھی جاب پہ چلے جاتے ہیں بھائی میں کہتی تمہارے اندر یہ ٹیلنٹ آ کہاں سے رہا ہے
نہیں وہ ہوتا ہے نا جب پیسہ کما رہے وہ ہوتے ہیں نا تو ان کو ہی رہتا ہے کہ ان کی نیند گائب ہو جاتی ہے کہ ہم کو تو یہ ٹائم پہ پہنچنا ہے نہیں تو پیمنٹ کٹ جائے گی پیمنٹ کٹ جائے گی تو لاس ہوگا
ہاں وہی چیز ہے وہ بھی مجبوری ہے ان کی
ہاں بھائی اگر وہ تجے چھٹی مل جائے نا تو دیکھو
ہاں بس بھائی پورا دن سوئیں گے پھر ان کوئی کھانا پینے سے مطلب نہیں کسی بھی چیز سے مطلب نہیں ان کو صرف سونے دو پھر
یہ دو بھائی جب سو رہا ہے بندا رہا تو پاہے گا کھانا پینا سو رہا ہے تو تھوڑے ب نہیں دو رونے تو مزہ ہے وہ ابھی
بھائی مجھے تو بہت زیادہ نیند پیاری ہے اگر میں مطلب کہ اگر میں ابھی سوئی تو مجھے مطلب شام ہو جائے گی
جب سوتا رہتا ہے انسان میں تو کھاتا کھانے پینے کا نہیں ہوتا لیکن پھر ممی لوگ سوچتے ہیں نا یہ دیر تک لڑکا سو رہا تو اٹھا دے لاؤ
آپ اب کے ٹائم پہ کسی کی اس پرکار سے ہیلتھ ہے ہی نہیں ہے کیونکہ کھانا پینے ٹائم پہ ہے ہی نہیں ہے نہ سونا ٹائم پہ ہوتا ہے کسی کو
نہ ویسا کھانا پینا بھی نہیں رہے گا جیسے پہلے تھا اور پہلے لوگ جو تھا وہ تو رات میں کھانا بھی بچا رہتا تھا نا تو کھا کے نکل جاتا اپنی کھیتی باڑی میں لگ جاتے تھے ابھی کا کوئی کھاتا ہے رات کھانا ب کھلا دو تو دیکھو کلت ہو جائے گی رات کو کھانا کھلایا جا رہا ہے
صحیح بات ہے
بچڑن چالی ہو جائے گا نہ تو بچے کھاتے ہی کہ نہیں تو کل کہاں
ہاں کوئی نہیں کھاتا ہے آپ کسی کو کھانے وانے کے بس خالی باہر کا کھانا ہوتا ہے سب کو
ہاں جس چیز میں کچھ نہیں ہے نا ایسے میرے بچے لوگ ہی دکھی کرتے ہیں ارے وہ سبزی روٹی نہیں س سبزی روٹی سبزی روٹی بلکل نہیں چاہیے سبزی پراٹھے بناتے ہے نا تو بھی نہیں چاہیے ان کو رائس دو یہ دو وہ دو بنا کے نوڈلس دو اب کل تو وہی تھی نوڈلس ہی بنا کے دیتی پر اتنا وہ ہیلھتی نہیں ہوتا نا وہ سب چیزیں
ہاں وہ سب چیزیں مطلب تھوڑا سا وہ ہوتا ہے بٹ لیکن اچھا وہی لگتا ہے بھائی
وہ تو صرف دیکھو وہ تو صرف سواد کے لیے ہو گیا نا کہ چلو اس میں ٹیسٹ آ یہ ہے وہ ہے بٹ کیا ہے نا وہ جلدی نہیں ہوتا اور آج کل پھر کسی چیز میں اتنا اچھا ہے نہیں تو سوچتے چلو تھوڑا ہی بچے کھائیں لیکن اچھا چیز کھا لے ج دوائی بھی ہم دوائی میں پیسہ ویسٹ کریں گے اس سے اچھا سے اچھی چیزیں کھلا دیں لیکن بچوں کو کہاں اچھی چیزیں کھانے کو ہے
بچوں کو صرف خالی جنک فوڈ کھانا ہوتا ہے
ہاں ابھی لاک رکھ دینا کوئی بھی فروٹ میں لا کر رکھ دو دیکھو وہ ایسے ہی پڑا رہ جائے گا اگر اس اگر وہی جگہ پہ میں کچھ سموسا نوڈلس کچھ بھی ایسا لا کے رکھ دو نا ایک دفعہ پوچھی گی نے ہم نے کس کے لیے رکھا ہے
ہاں وہ بس ترنت کھاں جائے گے یہ سب پوچھنا بھی نہیں ہوتا
ہاں کیا بھائی ایسے بچے بتاؤ سامنے فروٹ رکھا ہے ایے کہتے تھک جاؤ کاٹ کے دو تو بھی نہیں کھاتے ہیں اور اس کے لیے پوچھتے بھی نہیں ہیں اور اوپر سے کیا بولیں گے بنا رہی ہ ہو بنا رہی ہو نہیں نہیں بنا کے تو لا موبائل دو اس میں دیکھ کر ہم لوگ خود ہی بنا لیں گے
ہاں ہاں بنا کے کھا لیں گے
وہی بس بولے گا میرا لڑکا تھوڑا گیس چلانے سے ڈرتا ہے تو بولے گا چلو گیس چلا کے دے دو بس میں بنا دوں گا ایک پھر تو ایسا ہوا میں سو گئی تھی اور میں بولی تھی بنانا نہیں جب اٹھوں گی تو بناؤں گی اب میری آنکھ لگ گئی ہے دوپہر میں ان نے کب میگی بنا بھی دیا اور کھا بھی دیا
ارے باب رہے
میں وہ دیکھی بعد میں میرے کو تو ایسا ڈر لگ گیا مینے کہاں تو یہ سب تم لوگ کرتےے ہاں درگھٹنا ہو جائے ایسا تو بلیم کس کے اوپر آیے گا کتنا لوگ کو نشہ رہتا ہے بتاؤ اگر کچھ بھی حادثہ ہوا تو بلیم مجھ پہ ہی آئے گا
اور کیا کہ بنایا کیا تھا
میگی میگی
میگی بنایا تھا او ہو یہی بنا پائیں گے
ہاں اس کا ہی تو وہی تو فٹک سے بنتا ہے جوکہ اس میں کچھ کرنا تو ہے نا مسال
بس ڈائریکٹ پانی ڈالو میگی ڈالو مسالا ڈالو بس بن گیا
ہاں وہ ایسے ہی بناتا ہے وہ نارمل بناتا ہے اور لڑکی بنانے کے لیے کھڑی ہوگی تو وہ پورا فرائی ہو رہا کر کے بناان
اچھا اچھا لڑکی کتنی سال کی ویسیے آپ کی
ابھی وہ ہیں چودہ سال کی
اچھا اچھا صحیح ہے بھائی میں بھی میگی بہت مطلب ویسے بناتی ہوںائی ایک دم ٹیسٹی سی وہی سب چیزیں مجھے یاد بھی لگتا ہے
وہی وہی ابھی اسکولوں میں بھی بچوں کو میں دیکتی ہوں نا تو تم کیا لے کر آئے پہلے ایک دوسرے سے سب باتیں کرتے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ابھی میں ٹفن میں یہ لایا ہوں میں ٹفن میں وہ لایا ہوں ٹیچر کھا لوں کھالوں ہم کہے باپ رے اتنا ایکسائڈڈ رہتے ہیں اور جو بچے یہ سب لاتے ہیں ان کو ٹفن کہنا نہیں پڑتا فینس ہو جاتا ہے جو بچے ہاں اور جو بچے لے کرایا ایسے سبزی پراٹھے یہ سب نا ان کو کھلاتے بیٹھا بیٹھا کھالو ٹفن فینش کرو اپنا اپنا نہیں کرو گے تو الرجی کیسے آئے گی کتنا لوگوں سے لگتی ہے نا وہ جا کے کھاتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے یہی ہے کیا ہی چل گیا ہے بھائی بچہ آج کے ریٹ میں ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ سب کے بغیر اپنا جیون جتا لے
ہاں
ابھی ہم لگ م ہے نا مہی مہی بھیچے جاتا ہے کیونکہ ہم ہم لوگوں کو اس چیز کی سمجھ ہے نا کہ ہم اتنا زیادہ کریں گے تو ہم پر کیا افیکٹ پڑنے والا ہے
اور کیا
بچے ہیں ان کو ان سے کچھ مطلب نہیں نا
ٹیسٹ سے مطلب ہوتا ہے ان کو کچھ وہ نہیں ہے کہ ہیلدی کیا ہے کیا نہیں ہے کیا خراب ہے کیااچھا اور اس ٹیسٹ مطلب ہوتا ہے
ہاں ارے کھانا کڑا سھتیی ہاں نا ہم تو ایک ہی بات چاہ اس کے بعد باقی کا ٹائم ان کو کچھ اور ہی کچھ اور ہی چاہیے رہتا ہے اور سر میں پیسے کے لیے منع کر دوں اگر میں سو گئی تو بولیں گی جانے دو تم نہیں دو گی تم ویسی بھی لے ہی لوں گی لے کے جائے گا پرس میں سے پیسہ کھا لے گا بولے گا تمہارے میں سے پیسہ لیا تھا ٹھیک ہے تو بوکھ لگ گے کس ایسا بولے گا اب
جی
تو پیسے تو نہیں کر د گاے ہوں
بچے ایسے ہی ہوتے ہیں کیا کر سکتے ہیں بچوں کا
ہاں دیکھو اگے بڑے اٹھا رہے اسکو
ابھی اٹھی نہیں ہے کوئی بھی
اگلی لڑکی کو اٹھاے میں نے بولے نہالے تھوڑا سا اس کو بہ چٹیاں بنانے میں ٹائم لگتا ہے
اچھا اچھا
میں بنانے کے لیے کری نہیں دیتی ہوں ہاتھ میں آٹا وغیرہ لگا رہتا ہے تو روٹی بناتی رہتی ہوں تو بھی پریکٹس کر لی اپنا بنانے کا تو دھیرے دھیرے کر کے بنا جی جی ہمم
سہی ہے
یہ ہے کہ ریڈی ہو جاتے ہیں ریڈی کرنے کی ضرورت اب نہیں پڑتی ہیں کیونکہ ان کو ویسے الگ بھی کرتے تھے ا کہ کریں گی ممی کریں گی اب ان کو دکھتا ہے کہ خود میرا ہاتھ ساتھ میں کھانا بنا رہی ہیں
ہاں
تو بولو گا
چلیے بابا چلیے اچھا آپ فری ہو جائیے پھر